السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ سارے گئے کام پہ اور آپ تو آپ کا پاپا گیا شام پہ
ہاں وہ گیا الحمد للہ اچھا دادی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اس چائے پیے اپنی
ہاں جی میں نے پی اپنی پی
ہاں میں نے بھی چائے پی
بت ہی
جب میں مدرسے سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی کہ انسانی زندگی میں سائنسی ترقی نے کتنی تبدیلی پیدا کرتی ہے ہر طرف نئی نئی جزاد نظر آ رہے ہیں مجھے لگا کہ اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں
آپ نے بہت دلچسپ موجود چنا ہے واقعی واقعی سنسی ترقی اور انسان کی زندگی کو بالکل بدل دیا ہے آج جو سہولتیں حص حاصل ہے ہمیں حاصل ہے ان میں سے اکثرائنسی تحقیق اور محنت کا نتیجہ ہے مجھے بھی اس موضوع پر بات کرنا بہت پسند ہے
ہ بالکل ٹھیک کہا تم نے اگر ہم گذشتہ دوروں کے دیکھے تو لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہوا کرتی تھی سفر کرنا علاج کروانا پیغام بھیجنا اور تعلیم حاصل کرنا سب کا وقت اور محنت طلب ہوا کر تھے لیکن آج سائنسی ترقی کی وجہ سے یہ تمام کام بہت آسان ہو گیا
جی ہاں پرانے زمانے میں لوگ دور دراز مقامات تک پہنچنے کے لیے ا دنوں اور ہفتوں کا سفر کرتے ہیں کبھی گھنٹوں کا سہارا کبھی گ گوڑوں کا سر لیا جاتا تھا اور کبھی پیدل چلنا پڑتا تھا آج حالات یہ ہے کہ انسان چند گھنٹوں میں بہت دور تک سفر کر لیتا ہے یہ سب سائنسی ترقی کا ہی نتیجہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ صحت کے میدان میں سائنسی ترقی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے آج بہت سی ایسی بیماریاں جن سے پہلے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھھی ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے ڈاکٹر اور مہرین روز نئے نئے طریقے دریافت کر رہے ہیں جس سے انسان جان بچ سکے
بالکل صحت کی بالکل صحت کے شعبے میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہے آج بیماریوں کی تشخیص کے لیئے نئے علامات موجود ہیں سے مرد جلدی چل جاتا ہے اور علاج بھی وقت ر ہو جاتا ہے یہ ان سے انسانیت کے لیے بہت بڑا تحفہ
ہ تعلیم کے میدان میں بھی سائنسی ترقی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے آج طالب علم دنیا کے کسی بھی کونے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کتابوں کے علاوہ بھی علم کے بہت سے ذریعے دستیاب ہے اسے علم حاصل کرنا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گئی ہے
میں آپ کی بات سے متفق ہوں آج طالب علم گھر بیٹھے مختلف موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں اس سے وقت کی بچت ت بھی ہوتی ہیں اور علم میں اضافہ بھی تعلیم کے کی ترقی کسی بھی قوم کی طرح ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے اور سائنسی ترقی نے اس سفر کو اور بھی آسان بنا کیا ہے
مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پہلے پیغام پہنچانے میں کئی دن لگ جاتے تھے کبھی کبھی اہم کردار بہت دیر سے ملتی تھی آج حالات یہ ہے کہ چند لمہوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک رابطہ ہو جاتا ہلو
یہ واقعی ہے رت انگیز بات ہے راب کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں ابو ہاں جی ہلو
چلو چلو بتائیں ہاں ہاں بتائے ب ہاں بتائیے ب
ہلو
ہلو
ول رہی ہوں یہ بات ہے
جی بتا
ہاں ہلو میں بول رہی ہوں یہ حیرت تو یہ واقع حیرتگ اس بات قریب آ گئے ہیں اس سے دور ہے کیا آپ کیا بول رہی ہیں آ دوستوں سے دور رہ کر بھی راب تک ک جی میں بول رہی ہوں تو آپ سنتے ہی ہلو ہلو
ہیلو بتاؤ بتاؤ
ارے میں بول رہی ہوں آپ یہ کا نہیں سن رہی ہے مجھے
ٹھیک ہے بتاؤ اب
اچھا یہ پھر سے بتانا ہے یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے رابطے کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اب لوگ اپنے رشتے داروں اور دوستوں سے دور رہ کر بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں اس سے محبت اور تعلق کو مضبوطی ملتی ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں اس کا درست استعمال بھی سکھانا چاہیے
صحیح کہا تم نے ہر چیز کو دو پہلو ہوتے ہیں اگر سائنسی ترقی سے فائدہ حاصل ہوئے تو کچھ نقصانات بھی پیدا ہوئے ہیں م مثال کے طور پر اگر لوگ سہلیتوں کو غلط سہولت کوگلت ہ
استعمال
سہوولتوں کو غلط استعمال کرے تو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے ترقی کو اصل مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے
بالکل اسی لیے ضروری ہے کہ ان ہر نئی ایجاد کا استعمال حقوق حکت اور ذمہ داری کے ساتھ کرے اگر ہم صرف سہولت حاصل کرنے کے لیے اس کا بیجا استعمال اس کے بجائے استعمال کرے تو نقصان سان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے ترقی کا اصل مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے
کھیتی باڑی کےر میدان میں بھی سائنسی ترقی نے بہت مدد کی ہے پہلے کسان بہت محنت کے باوجود کم پیداوار حاصل کرتے تھے آج نئے طریقوں سے بہتر ذریعے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اس سے غذائی ضرورت پوری کر میں مدد ہ
ہوں بالکل جی ہاں ہماری ملک میں بھی اگر کسانوں کو جدید معلومات اور سہولت فراہم کی جائے تو پیداوار اور زیادہ سختی سختی پیداوار اور زیادہ ہو سکتا اس سے نہ صرف غذائی کی کمی دور ہوگی بلکہ معیشیت بھی مضبوط ہوگی سائنسی ترقی کا فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اسے مالوم جب عام لوگوں تک پہنچ جائے
جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ سائنسی ترقی نے انسان کو کناعات کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھایا ہے پہلے لوگ کئی چیزیں کے بارے میں اندازہ لگاتے تھے لیکن آج تحقیق کی مدد سے حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اس سے انسانی علم میں بہت اضافہ
بالکل جب انسان نے طے حقق اور مشاہدہ کو اپنایا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے رج کھل جاتے بہت کل کھلتے چلے گئے آج ہم آسمان ستاروں اور قدرتی نظام کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ جانتے ہیں یہ سب سائنسی تحرقی کا نتیجہ ہے
مجھے بچپن سے ہی یہ جاننے کا شوق تھا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہے جب بھی کوئی نئی ایجاد دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت اور تحقیق شامل ہو گئی ہے ا ہر کامیاب ایجاد کے پیچھے کئی لوگوں کے سالوں کی محنت ہوتی
یہ بالکل سچ ہے کوئی بھی بڑی کامیابی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی تحقیق کرنے والے لوگ برسوں تک محنت کرتے ہیں تجربات کرتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کوئی نئی نتیجے سامنے آتے آتا ہے اس لیے ہمیں علم اور تحقیق کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے
ا ہ ا ایک اور بات جو مجھے بہت اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی ترقی نے لوگوں کے لیئے روزگار کو نئے موقع بھی پیدا کیے ہیں جہاں نئے ادارے اور کارخانے بنے وہاں بہت سے افراد کو کام اہ کام کے موقع بھی ملے ہیں
جی ہاں جب کسی ملک میں تحقیق اور ایجاد کو فروغ دیا جاتا ہے تو معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے نئے شعبے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو مطابق کام کرنے کا موقع ملتا ہے یہ قومی ترقی کے لیئے بہت ضروری ہے
لیکن مجھے کبھی کبھی یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ اگر لوگ صرف مشینوں پر بھروسہ کرنے لگے تو ان کی جسمیرگر کو کم ہو جائیں گے اس سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
آپ کی بات درست ایس ا سہولت اور سستی سستی میں فرق ہوتا ہے اگر انسان ہر کام میں صرف آسانی تلاش کریں اور محنت سے دور باگے تو اس کی صحت متاثر ہو سکتا یا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی خیال رکھے صحت کا بھی خیال رکھیں
مجھے لگتا ہے کہ سائنسی ترقی اور اخلاقی قدریں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اگر علم ہو مگر اچھی سوچ نہ ہو تو تراکی انسانیت کے لیے نقصان ثابت بھی بن سکتی ہے
میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں علم ایک طاقت ہے اور ہر طاقت کو درستت میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جب علم کے ساتھ اخلاق اور م د بھی ہو تو نتیجے بہت بہتر پتر نکلتے ہیں
ہمارے طالب علم بھائی بہنوں کو بھی سائنسی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر نوجوان تحقیق اور علم سے محبت کرے تو ملک ترقی کر سکتے ہیں ہر بڑی تبدیلی کی بنیاد تعلیم ہی ہوتی ہے
بالکل نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اگر انہیں بہتر تعلیم اور تحقیق کے موقع ملے تو وہ نئے نئے کارنامے انجام دے سکتے ہیں اس سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے اور قوم ترقی کرتا ہے چلیے ملتے ہیں پھر بعد میں انشاء اللہ اللہ حفظ فض